سب آب ٹھیک اچھے سے
سر ال تھا ٹھیک
ہاں سب ت گھر اپ گھر میں سب تھییک
شکر اللہہ کیا کر رہے ہو
میں اب آئی ٹیوشن سے اب میں کام کر رہی تھی میں بہن کی ہیلپ کر رہی تھی آپ کیا کر رہے تھے
چھ میں بس بیٹھی تھی
اچھا ٹھیک ناقابل فہم گفتگو سر لوگ سے پتا ہی نہیں چلا کہاں سے ختم ہو گئی اب پٹ نو دن رہ گئے
ہاں وہ تو بچھ یہ نہیں پا ب ج
چلوٹ اور بتاؤ کیا کر رہے ہو
پنکھے کے نیچے بیٹھی ہوں
ویسے گرمی بھی بہت ہے نا
مت ہو جی ہو گ ہے گریز ویلی
کون
اچھا
فرینڈس
ہاں
ان گھوما جائے
ہمم
نہیں وہ گیا فرینڈس کے ساتھ ویسے تم کبھی سونمارگ گئی ہو
ج ہاں میں گئی ہو آپ گئی ہو مینے تو واٹسپ پہ بھی سینڈ کرا جی ویسے میں بو رہی تھی وہاں پہ پاتا وہاں پہ بھی مزہ بہت ہے پانی ہے وہاں پہ
ہاں کیا آپ نے چیک مہینے کو بھیجا تھا سیکنڈ والا اے ایک دفعہ بچپن میں گئی تھی لیکن اس وقت اتنی سمجھ نہیں اس جگہ کی خوبصورتی کو محسوس کر سکو تم گئی ہو
میں گئی ہوں اسکول والوں کے ساتھ مجھے یاد ہے جب ہم گئے تھے راست دہ رکھ تھے ان کی خوشبو ابھی بھی یاد ہے
ہ
بلکل
ٹھیک بلکل سنمل کا سفر اس کی منزل ج ہی دلکش ہوتا ہے سری نگر سے سوناروں تک کا راستہ دیکھ کر انسان بار بار
چالی بسوات وہاں موسم کیسا تھا جب تم گئی
جون کا مہینہ تھا دن میں ہلکی ٹنھڈک اور رات کو کافی سرد ہوا جاتی ہے مجھے جیکٹ پہننی پڑی تھی
کشمیر کی ہوا ہی الگ ہوتی ہے سون مرگ کا مطلب تو سون مرگ سونے کا میدان ہوتا ہوتا ہے
جی ہاں کہتے ہیں کہ جب دھوپ سبز گھاس پر پڑتی ہے تو پورا میدان سونے کی طرح چمکتا ہے شاید اس لیے اسے سون مرگ کہتے ہیں
کتنی خوبصورت وجہ ہے وہاں تم نے کیا دیکھا
کیا بول رہی ہو
میں نے بولا کتنی خوبصورت وجہ ہے وہاں تم نے کیا دیکھا
سب سے پہلے میں نے اسمباری ریور دیکھی اس سے پانی اتنا صاف تھا کہ نیچے پتھر تک نظر آ رہے تھے پھر تم تجویز تجاویز گش کی طرف گئے
گلیشئر وہاں تک جانا مشکل ہوتا ہے ہے نا
اتنا بھی نہیں کچھ لوگ پیدل جاتے ہیں اور کچھ گ گ گھوڑوں پر میں نے پیدل جانا پسند کیا
پھر تھک گئے ہوں گے
تھوڑا سا لیکن منظر دیکھ کر ساری تھکان دور ہو گئی گلیشئر کے قریب پہنچ کر لگ رہا تھا کہ ہم جیسے دنیا میں آ گئے ہیں کسی اور دنیا میں آ گئے
مجھے برف بہت پسند ہے کیا وہاں گرمیوں میں برف ہوتی ہے
ہاں کئی جگہوں پر رہتی ہے اس لیے بہت سے لوگ گرمی میں بھی برف دیکھنے سنمرگ جاتے ہیں
وہاں کے لوگ کیسے ہیں
بہت مہمان نواز میں نے ان میں نے ایک بزرگ سے بات کی انہوں نے ہمیں کہہوہ پلایا اور کشمیر کی تاریخ کے بارے میں بہت سی بات بتائی
کہوایا بس نام سن کر ہی دل خوش ہو گیا
اور اس ٹھنڈی ہوا میں گرم گرم کہہوہ پینے کا مزہ ہی کچھ اور تھا
میں بھی یہی سوچتی ہوں سون مرگ میں مجھے لگتا ہے کہ شہروں کی زندگی نے ہم سے فطرت کا کرب چھین لیا ہے
میں بھی یہی سوچتی ہوں سنمرجا احساس ہوا کہ انسان کا کبھی کبھی شور شرواب سے دور بھی رہنا چاہیے
وہاں خاموشی ہوتی ہے اور ٹورسٹ بہت ہوتے ہیں
بونوں چیزیں میں کچھ مقامات پر ٹورسٹ ہوتے ہیں لیکن اگر تھوڑا آگے نکل جاؤ تو ایسیم ملتی ہے کہ صرف ہوا کی آواز سنائی دیتی ہے
وہ مجھے ایسی جگہ بہت پسند ہے جہاں انسان اپنے خیالات کے ساتھ وقت گزار سکے
سونمر اس لیے خاص ہے وہاں کھڑے ہو کر انسان زندگی کے بارے میں گہری سوچ میں چلا جاتا ہے
تم نے کوئی یادگار لمبا محسوس کیا
ہاں ایک شام سورج گرو ہو رہا ہے چوٹیوں پر نارنگی رنگ پھیل گیا تھا میں کچھ دیر تک خاموش کھڑا تھی اس لمحے میں مجھے ایک دنیا کی ساری پریشانیاں کتنی چھوڑی تئی
کتنا خوبصورت احساس ہوگا
بہت زیادہ بہت نا بہت کوئی ایسی جگہ ہی ہے وہ اور تمہارا سرمر کا سب سے یادگار لمحہ کیا ہے
مجھے یاد ہے کہ بچپن میں میں پہلی بار اتنی قریب سے برف دیکھتی تھی میں نے ایک چھوٹ ٹی سے برف کا گولا بنایا اور اپنے بھائی پر پھینک دیا
ہاں ہاں پھر بھی جواب دیا ہوگا پھر اس نے بھی جواب دیا ہوگا نا
بالکل اور پھر پوری فیملی برف کی جنگ میں شمل ہو گئے تھے
ایسے لمحات ہی اصل دولت ہوتے ہیں
سچ کہا تصویر پرانیا ہو جاتی ہے لیادیں دلوں میں زندہ رہتی ہے
سمر کے بارے میں ایک اور بات مجھے پسند آئی وہاں فطرت کی خوبصورتی کو دیکھ کر انسان نے شکر کاجی اللہ پیدا ہوتا ہے ہر طرف اللہ کی قدرت نظر آتی ہے
یہ بات بہت گہری ہے کبھی کبھی ہم روزمرہ کی مصروفات میں اتنا الگ جاتے ہیں کہ ان محمود کو دیکھنا بھول جاتے ہیں
بالکل سنمارگ جیسے مقامات ہمیں یا دلاتے ہیں کہ دنیا صرف کا نام نہیں
اگر مجھے دوبارہ کشمیر جانے کا موقع ملا تو سونمرگ میری لسٹ میں سب سے اوپر ہوگا
اور اگر میں دوبارہ گئی تو اس دفا اور زیادہ وقت گزارنا چاہتی ہوں
کتنا
کم از کم ایک ہفتہ میں صبح جلدی اٹھ کر پہاڑوں کے چمکتی دودھ دیکھنا چاہتی تی ہوں دریا کے کنارے بیٹھنا چاہتی ہوں اور شام کو آسمان کے رنگ بدلتے دیکھ نا چا
لگتا ہے تم سونمرگ سے واقعی محبت کر بیٹھی ہو
شاید کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے دل میں گھر کر لیتی ہیں
مجھے لگتا ہے کہ سونمرگ انہیں جگہوں میں سے ایک ہے
ہاں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر موسم میں اس مختلف ہوتا ہے
کیسے
باہر میں پھول کھیلتے ہیں گرمیوں سب اس میدان علاقے جم کرتے ہیں خزاں رنگ برنگے پتے نظر آتے ہیں اور سردیوں میں ہر طرح سفید چادر بچجاتی ہے
مطلب سال کے ہر حصے میں ایک نیا سال مبارک ہاں
بالکل اس لیے لوگ بار بار جانا پسند کرتے ہیں
کہتے ہے کے فطرت کے قریب رہ کر انسان زیادہ بہتر انسان بن سکتا ہے ہے نا
میں تمہاری بات سے متفق ہوں پہاڑوں کی بلندی دریوں کی روانی اور خاموش وادیاں انسان کو توازوں اور سکون دونوں سکھاتی ہے
اگر کسی نے تم سے پوچھا یہ اس کی سونمارگ کیوں جانا چاہیے تو تم کیا جواب دوگی
میں کہوں گی اگر تم فطرت کا اگر تم فدرت کا اصلی اصول دیکھنا چاہتی ہو اگر تم شہری ش شہری شور سے دور چاند دن سکون تلاش کرنا چاہتے ہو اگر تم پہاڑوں دریوں اور برف کی گللیو میں کھو جانا چاہتے ہو تو سونمرگ ضرور جاؤ
اور میں کہوں گی سونمرگ صرف ایک جگہ نہیں بلکہ ایک احساس ہے
واہ بہت خوب کہا تم نے
شکریہ امید ہے کہ امید ہے کہ ایک دن دونوں دوبارہ سونمرگ دیکھیں گے
انشاءاللہ اور اس وقت ہم اس گفتگو کو یاد کر کے مسکرائیں گے
بالکل سونمرگ یادوں سکونوں اور حسن کا نام ہے
سونمرگ کی وادیاں ہمیشہ لوگوں کو دلوں کو اپنی طرف بلاتی رہے گی اور ایک دفعہ اسے دیکھ لے وہ اسے کبھی بھول نہیں سکتا اور شاید اسی لیے اسے کشمیر کا سب سے دلکش مورتیوں میں شمار کیا جاتا
بالکل یہ گفتگو سن کر میرے دل ابھی سے سونمرگ جانے کو کر رہا ہے
میرا بھی ہے چلو دعا کرتے ہیں جلد دوبارہ اس خوبصورت وادی کے سفر نصیب ہو
امین
سم امین چلو ہم بعد میں بات کرتے ہیں ٹھیک ہے